وعلیکم السلام کیسی ہیں
میں
جی جی سب خیریت ہیں شکر اللہ کا اور آپ بتائیے آپ کے یہاں سے کیسے ہیں
اور بتائیے کیا کر رہے تھے
تھڑا بہت تو چلتاٹ کرنا کھانا پانی لینا تھڑا تھوڑا پ پ
اچھا اچھا اچھا اور بتائیے ہلو ہلو
ہیلو آپ کو میری آواز آ رہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کبھی روتے ہیں کبھی کچھ مانگتے ہیں ن کبھی کچھ چاہیے کبھی کچھ چاہیے
ہوں ہ وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیںچ ب تو بچوں کو بول بھی تو نہیں سکتے کچھ بھی
بول نہیں سکتے لیکن بچوں کی دوائیوں میں ان چیزوں میں بڑا بڑا ف کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سارے خرچے پورے کیسے ہوں گے
بالکل بالکل بچے تو بچوں کا تو بس یہی انہیں تو اگر ایک چیز کی د پکڑ لی تو وہ کرنا ہی ہے ان کو تو وہ چیز اگر کوئی چیز لینی ہے تو وہ لینی ہے کوئی چیز کھانی ہے تو وہ کھانی ہی ہے بچوں کا تو بس یہی ہے
یہیں سب چیزوں میں تو ہم بچوں کو بگاڑ رہی ہیں بن میں نے توپ اپ نے امی اور ابو سے سیکھا تھا ہمارے امی ابو کہتے تھے جب بھی بچہ کوئی چیز مانگے اس کو ترنت نہ دو اسے اس چیز کی ویلو ہونے اس کو اگر آپ ترنت دے دو گے نا تو وہ کبھی بھی نا زندگی میں اس چیز کی ویلیو نہیں کرے گا
بالکل یہ تو آپ بالکل صحی کہہ رہی ہیں بالکل بٹ بچے آج کل کے ہم لوگ مان بھی جاتے تھے ب بچے مانتے کہ ہے رونے لگ ہیں پھر زیادہ ان کے
منوانا تو ہمیں ہی ہے نا ہمیں ہی منوانا پڑے گا اور کوئی نہیں بنوا سکتا ابھی میں بہن آپ کو اپنی ایک اپنی سہیلی کی بات بتاتی ہوں میری سہیلی ا بہت پریشان ہو گئی تھی اس کی بھی ایک سال کی دو سال کی بیٹیاں تھھی اس کو پروٹین نہیں آتی تھی
اچھا اچھا
ہاں اس کو پوٹی آتی ہی نہیں تھی تین تین دن چھ چھ دن سات سات دن ہو جاتے تھے اس کو پوٹی نہیں آتی تھی اس نے سب کچھ کر کے دیکھ رکھ لیا تو ڈاکٹروں کے پس تو کوئی اور کام تھاانی انہوں نے اما دینا شروع کر دیا کہ اس کو ایما دے دیتے ہیں دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی ج انیما دے کر اس کی فوٹی کو اس کے پیال سے میں کتنی بار انیما دلواؤں گی ہر چیز کے لیے ایما وہ پریشان ہو چکی تھی یعنی میں نے سب کچھ کرا لیا اور کھلاتی ہوں اسے کچھ کھانے کے لیے تو وہ روتی ہے وہ رونا دھونا وہ شروع کٹتی تھی دو سال کی اب پہل پہے بچے کے لیے نا تو ماں باپ بڑے وہ ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا پہلا پہلا بچہ ہے تو ہمیں اس کو بڑے دھیان سے رکھنا ہے تو اس نے کہا ہم کو نا اپنے گھر گئی اپنے امی ابو کے یہاں پر تو وہاں کے وہ پرانے اپنے دادا نانا کے آٹ ٹائم کے ڈاکٹر سے ملی وہ ڈاکٹر اچھے تھے آیرویدک ڈاکٹر تھ انہوں نے کہا کیا پریشانی ہے تو انہوں نےا بیٹا دوائی تو میں بھی لکھ دوں گا تجھے اگر تجھے دوائی چاہیے اس لکھنے کی لیکن تو کتنی اس ایلوپیتھک دوائیاں کھلائے گی
بالکل بالکل
ایک لمٹ ہوتی ہے تو اس سے ایک دو سال کی بچی کو کتنی دوائیاں
اور پھر لڑکی اوپر سے گرمی گرمی لڑکیوں کو تو ویسے سے بھی زیادہ گرم چیز نقصان ہی دیتی
ہ میں وہی تو بتا رہی ہ انہوں نے کہا یا تو تو کھانا کھلا وہ کہ ہے کہ میں کانا کھلی ہوں تووتا ہے تو انہوں نے کہا تو اس کو ٹھیک کھلا گھی کھلاؤ کہہیے میں گھی کھلاتی ہوں روٹی ہے پر اس کے دماغ میں نا وہ ان کی بات بیٹھ گئی حکیم صاحب کی کہ یہ روتی ہے تو تب بھی روئی تی وہ اتنی سخت ہو گئی اس نے کہا ت نے کھاتے ہوئے بھی رونا ہے اورب بنا کھائے بھی رونا ہے تو اس سے اچھا ہے تو کھا کے رو لے اس نے یہی کہا اس نے کہ تو کھا کے رو لے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے گھر آ کے کھچڑی بنائی اس میں پراپر اچھے سے گھر کا بنا ہوا دیسی گھی ڈالا اور اس کو کھلایا اچھے سے کھلایا پر ایک دن کھلایا دلیا کھلایا خوب اچھے سے کھلایا گھی ڈال کے اس نے پوٹی کر دی اگے دن کہریی رو رہی ہے رونے دو تیسرے دن اس ن پھر اس نے یہی کام کرا کہ اس نے نا اس کی روٹین بنا لی کہ اس کو فروٹ دینے ہیں کھچڑی دینے ہے دلیا دینا ہے دال دینی ہے گھر کا بنا ہوا مکھن دینا ہے مطلب مورل آف دا اسٹور یہ ہے کہ آج کل کی ہم جو جنریشن ماں بن رہی ہے ہم ب کیا کوشش کرتے ہیں بچ جرا سر ہوتا ہے اس کو وہ چیز ہم پروائڈ کررا د کہ بچوں کو چپس دے دی ہے ب ہاں بچے نے مانگا فروٹی دے دی وہ کہہ رہی ہے میں نے آج تک کبھی اپنے بچے کو فرو مطلب ایسی باہر کی کولڈ ڈرنک وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں دی کہہ رہی اگر وہ فروٹی مانگتی ہے تو آم کو نا میں پہلے ہی اس کو نا پورا دھو کے اس کا پلپ نکال لیتی ہوں اس کے اندر پانی ڈالتی ہوں بہت اور چینی کی جگہ شہد ڈالتی ہوں گڑ ڈالتی ہوں پتلا کر دیتی ہوں اسے سپر میں ڈال کے دے دیتی ہوں اسے کیا پتا ہے یہ فروٹی ہے یا آم ہے بچوں کو تھوڑی نا پت اور وہ وہ بچہ فروٹی ہی سمجھ کے پیتا ہے کہہی میں نے اسی طریقے سے سارے وہ چاکلیٹ وغیرہ اس نے کبھی مانگی نہیں کہہ رہی ایک آدھا بار اس نے چاکلیٹ مانگی تو میں نے سارے فروٹس کو کاٹ کر اور چاکلیٹ میں ڈپ کر کے اس کے بار بنا کے رکھ دی ہے بچے نے وہ کھائے بڑے شوق سے میں نے کہا یار تو تو بڑی ٹیلنٹیڈ ہو گئی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم کتنا سواست کے لیے بچوں کے سوستھ کے لیے بچپن سے جڑے رہیں گے انیں س ان کو نا ایلوپیتھ دوائیوں سے دور رکھیں گے تو ان کا ہاضمہ صحیح رہے گا لڑکیاں سوستھ رہیں گی لڑکیوں کو زیادہ تر یا بچہ ہو لڑکا ہو کوئی بھی ہو ایلوپیتھک دوائی سے دور رکھو بخار بھی آتا ہے تو ایک دم سے دوائی نہ دو اس کو ٹھنڈے پانی کی کٹیاں رکھیں اس کو اس کا کھانا تھوڑا ہلکا کر دیں جب ہم دیکھیں کہ چوبیس گنٹے میں بخار نہیں اترا ہے پھر اس کو دبال د
ہاں ہاں ب اب ہم لوگ جیسےچھ پرانی چیزیں کچھ پرانے نسخے انہیں دینا بھی تو سوٹیبل نہیں سمجھتے ہیں ہم ذرا سا بچے کو کھانسی کیا ہوئی اس کو تورنٹ ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے ترنت کچھ بھی تنت کچھ بھی ہوا چھوٹی سی جی ڈاک پاس لے جاؤ ورنہ پہلے کے لوگ کیا ہی کر گھر پہ ذا سا اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ لوگ گھر پہ ہی آدھھی سے زیادہ چیزوں کو تو گھر پہ ہی ٹھیک کر دیتے تھے
میں نے خود اپنے بچوں کو دونوں کو پالا ہے میں نے کبھی میرے معلوم تھا ہی ایک بار ڈاکٹر کے پس لے کے جانے کا مطلب تھا ہزار روپئے کا خرچ اچھا اب ایک مڈل کلاس فیملی میں نا ہزار روپے کا خرچ چ ایک بار میں لک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا پر انسان بچے کے لیے کرتا ہے تو میں خود گھر کے اندر ادرک لونگ تلسی پیس کے شہد میں پیس کے لائی اور اپنے بیٹے کو پلا دیا میں نے کہا دو تین بار پلایا اس کی کھانسی غائب تو میں نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تو میں اس طریقے کی وہ کروں
نہیں بالکل بالکل صحی بات
کہ ہمیں نا اپنی زندگی میں نا اس طریقے کے بدلاؤ کرنے چاہے کیونکہ ایلوپیتھک دوائی آج تو ہمیں اثر دکھا رہی ہے لیکن آنے والے کل میں نا یہ ہمارے بچے کا مستقبل خراب کر دے گی ہمارے بچے کے مستقبل میں کچھ نہیں رہتا جائے گا وہ بچے کا شریر فنپ پاتا
دوائیوں سے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے
اتنی دوائیوں میں پیسے خرچ کرنے سے اچھا ہے بچ بچے کو ہم پل فروٹ کھلائیں طات کی چیزیں کھلائیں اخروٹ کھلائے کاجو کھلائے بادام کھلائے کم سے کم بچے کا شریر تو چلے گا چنے کھلائیں چھوٹے بچوں کو چنے بہت دیں ہ چنے کا ستو دیں بچوں کو کہتے رہی ہ بچہ کتنے اس سے گروتھ کر ہے لیکن ہم لوگ جو ہے ان چیزوں پہ اثر نہ کر کر کے ہم کوشش یہ کرتے ہیں ک دوائیاں لے لو بلکہ آج کل میں نے دیکھا ہے بچوں کی طذرا سا میں درد ہوگا مائیں دھار سے اٹھا کے لائیں گی اور دوائیاں کلاا دیں گی ارے یہ کیا بات ہوئی آپ کا جام جی
بالکل آدھے سے زیادہ چیزوں کے علاج تو ہم گھر پہ ہی کر سکتے ہیں لیکن نئی ڈاکٹر کے یہاں پہ لے کے بھگ رہا ہوتا ہے ہر چیز کے لیے
ڈاکٹر کے یہاں پہ ابھی ڈاکٹر کے یہاں جاؤ اگر کوئی بہت بڑی پریشانی ہے
کھانسی ہو گئی ہے نا ان ان لوگ کو جیسے آپ بتائے تھے پورٹی وغیرہ نہیں آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے امی امبو سے پوچھ کے بھی گھر پہ ہی کر سکتے ہیں
ہاں خام کی زکام ہے میں نے بائی اتنا انہوں نے دماغ لگایا اور اب اپنے گھر میں نا ہم لگ امرت تارا بنا کے رکھ سکتے ہیں امرت دھارا ایک ایسی دوائی ہے ج بچ
ہوں ہوں
کرتی ہے میں نے تو گیس بن
جو چیز ہم کو گھر پہ ہی فائدے مند لگ رہی ہے کہ ہاں یہ ساری چیزیں کر کے ہو جائے گا تو پ مطلب کیئی ڈاکٹر کے یہاں کے چکر لگانا
ہمارے پیسے بھی بچتے ہیں تو ہمیں تھوڑے گریل اور ان کے اوپر وشوس ر کر کہ اپنے ماں باپ سے اپنے اپنی سے ہمیں پوچھنا چاہیے
اب وہ مان لو جیسے
ہاں یہے ڈالتی یہ جو ہے نا ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچتے کافی پی لے کافی پینے سے
ہاں یہ شریر ہمارا کر دیتی ہے کوکھلا کر دیتی ہے ہمیں خود نہیں سمجھ آتا نہیں پر میں بھی یہی چاہوں گی تمہاری بٹیا بہت چھوٹی ہے ت اللہ کا شکر ہے وہ اس بنائے رکھے اسے لمبی عمر د لیکن اس کی پرورش کے سمے تم تھوڑا جو ہے گھر کے گھریلو اس کو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو دوبارہ ملیں گے ہ ہاں دوبارہ بات کریں گے